السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کیا حال چال بھائی جان
بڑھیا بھائی جان آپ بتائیے بھائی جان آپ کا سب بڑھیا طبیعت وبیعت گھر پریوار امی جان ب جن سب بڑھیا ہے
سب بڑھیا سب ٹھیک ہے سب بڑھیا تب بس تھوڑا دقت یہ موسم کا ہو گیا ہے موسم تھوڑا بڑھیا رہ نہیں رہا ہے کبھی جدی دھوپ پڑ رہی ہے کبھی ٹھیک رہ رہی ہے اور ہا س بھی تھوڑا کمی آ رہی ہے کافی دھوپ میں جانا تھوڑا دقت ہے یہی سب ہو گیا باقی سب تو ٹھیک ہی ہے تو اور بتائیے آپ کی پڑھائی لکھائی کیسے چل رہی ہے پڑھائی لکھائی بڑھیا ہے
جی بھائی جان پڑھائی لکھائی سب بڑھیا چل رہا ہے بھائی جان بس کھا پی کر تھوڑا چھت پہ نکلے تھے تھوڑا ٹہل رہے تھے تو سوچے بھائی جان کو یاد کر لوں آج کافی عرصہ ہو گیا بھائی جان کو یاد کیے ہوئے تو وہی آپ کے پاس کال لگا دیے تو آپ بتائیے بھائی جن کیا کر رہے ہیں
یہی یارے کچھ نہیں ہے یہی کھانا اور کھا لیے ہے کھائے ہیں چاول روٹی سبزی چکن بناات تھا اور ٹھنڈا اور پی چھوت پہ آئے ہیں وہی ٹہل رہے تھے تو چاکلیٹ کھائے کھا رہے ہیں وہ تو آپ کا فون آ گیا تو وہ اور کہیے آپ کپڑائی لکھائی سب بڑھیا چل رہا ہے کوچنگ وہ سب کھلا ہے کہ نہیں کوچنگ وہ سب جا رہے ہے
ہاں بھائی جان کلاس ولاس تو کھلا ولا تھا لیکن ابھی گرمی اتنا زیادہ ادھر ایک دو دن سے پڑی ہے اتنا نہ زیادہ ایک دو دن سے پڑی ہے کہ سر لوگ آپاتکالین میں کیا کیے ہیں گرمی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کلاس کو بند کر دی ہیں اچانک تو ابھی تو میرا کلاس والا سب بند پڑا ہوا ہے کیونکہ گرمی ہے یہاں پہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ گرمی ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں اتنا مشکل ہو رہا ہے اتنا تکلیف ہو رہا ہے دھوپ میں کوئی بھی کام نہیں ہو پا ہے سارا کام ابھی رکا ہوا ہے تھپ ہو گیا ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے ایک جگہ سے دوسری جگہ دھوپ پہ کہیں جانے کا ایک سیکنڈ بھی اچھا نہیں کر رہا ہے دھوپ میں جانے کا اسی وجہ سے کام سب رک گیا ہے کام سب پینڈنگ میں پڑ گیا ہے تو ابھی بہت سارا کام جوا ہے ابھی ہوا نہیں ہے اسی طرف پڑاا پتا ہے کیا ہوا ہے بھائی جان اتنا زیادہ گرمی پڑ گیا اتنا زیادہ گرمی پڑ گیا ہے کہ یہاں پہ آس پاس کے جتنے بھی تالاب ہے ندی ہے جھیل ہے سب کا جل استر کم ہو گیا ہے سب میں پانی گھٹ گیا ہے اور چاپا کل سب کے جو ہے نا چا پل سمے پانی نہیں آ رہا ہے کل سب چٹک چٹک جا رہا ہے بار بار بار بار کل کو پانی ڈال ڈال کے کل کو چالو کرنا پڑ رہا ہے اتنا نہ زیادہ گرمی پڑ رہا ہے اور گرمی کی وجہ سے ایک حامل ہو کر نہیں پشو پکشی سب کا بھی حال بہت برا ہو گیا ہے پشو پکشی سب پانی کے لیے ترس رہے کیونکہ ندی تالاب کا پانی رہتا ہے تو اس میں سب پشو پکشی سب اپنا یہ سب بھیینسی ویسی سب پانی وانی پیتا ہے اس میں کیائے وی سب پیتا ہے پانی وانی بھیینس ویسی جگ لیکن جلستستر گھٹ گیا جس کی وجہ سے سب کو پیاس ویاس پانی وانی پینے میں بہت دقت ہو رہا ہے دھوپ ووپ کے ہم تو دھوپ کے وجہ سے کہیں نکل نہیں رہے ہیں ادھر ادھر آ جا نہیں رہے ہیں اپنا سارا کام ہو جو بھی ہے سب صبح میں ہی کر لے رہے ہیں اور جو بچ رہے وہ تھوڑا بہت کام ہم شام کو جا کے کر لے رہے ہیں کہکہ دھوپ میں آئیں گے جائیں گے تو صحت پہ اثر پڑے گا صحت خراب ہو جائے گا تو پھر بھی صحت خراب ہو جائے گا تو ڈاکٹر کا گھر ہو جائے گا تو اس میں پیسہ لگے گا خرچہ لگے گا اس کی وجہ سے ہم دھوپ میں کہیں آنے جا رہے ہیں بس تھوڑا شریر کو سوستھ رکھنے کے لیے ٹھنڈا ونڈا کا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرول یہ سب کا یوز کر رہے گلوکوز یہ سب کا یوز کر رہے ہے کیونکہ گرمی کے دن میں ڈاکٹر سب کہتا ہے کہ الیکٹرول گلوکوز پیتے رہنا چاہیے یہ سب سے شریر میں ارجا بنا رہتا ہے اور دھوپ س سے لڑنے کے لیے تک طاقت ملتی رہتی ہے تو سب کو شریر کو لڑنے کے لیے مدد کرتا ہے تو اس لیے ہم سب پیٹ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے گلوکوز الیکٹرول یہ سب ہمیشہ پر دن پیتے رہتے ہیں ہر دن پیتے رہتے ہیں اور کھانا میں ہمیشہ جب بھی کھاتے ہم سلاد یہ سب کھاتے رہتے ہیں تاکہ پیٹ کو ٹھنڈا رہ کے سلاد ولاد کھاتے رہنا چاہیے آپ بتائیے آپ کے یہاں گرمی کا کیا حال چال ہے
ہمارے یہاں گرمی کا حال چل ویسا ہی ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا گرمی زیادہ بات صحیح ہے اترا پانی اور چھت پہ لوٹا س میں یاپ گڑ مٹکا سم ہو ہے جو چار جگہ ہے چھت پہ رکھ دے رہے پچی پچی آگ تو پانی پی لے گی ات تھا کو ہم لوگ کر سکتے ہیں پکی پکشووں کے لیے چھل پہ ہر کسی کو پانی رکھ ہونا چاہیے ملہ کپڑا میں پانی رکھنے جی وہ بھی تو تھرا پانی گتی ہے پی ہم لوگ جتنا گرمی سوگگرمی ہو رہی ہے پکی کی دھیان دینا ضروری ہے یہ بات صحیح ہے اور باقی سب تو ٹھیک ہی ہے بارش وہ تو ہو نہیں رہی ہے سات پانچ آٹھ دن پہلے بارش ہوئی تھی تھڑا راحت ملی تھی گرمی تھوڑا کم ہوا تھا اس کے بعد تو بارش کا تو اور تھوڑا ٹیمپریچر بڑھ گیا دھوپ ہو گیا ہے اس سے چلتے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے سامان جو ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے وہی صبح میں جا کر گھر کا جو سامان ہے لاد رہے ہیں اور رات ب شام کے سمے تھوڑے جا رہے ہیں بارکی سے تو صبح ہم اپنا دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں جوگ پہ صبح اتنا گر بھی رہتا نہیں ہے وہ تھوڑا کرکٹ کھیلنا کا ہم کو اچھا ہوتا ہے وہ دو گھنٹہ کھیل اور لیتے اس کے بعد آتے آؤ کے اپنا من آرام دھو کے کھانا اور پی کر آرام سے دو گھنٹہ پڑھتے اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھر دوستوں کو گھر پہ بناتے ہیں اور کیرم بورڈ اور کھیلتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں پیتے اور شام کو س جاتے ہیں رات کو پھر رات کو جائیں گے سامان کچھ گھٹے گا لائیں گے اپنا کچھ کھانے کے لاتے ہیں بس کوچنگ وہ تو ابھی چل ہی رہا ہے دو تین دن بعد صبح میں دو دو تین کوچنگ کر رہے باقی دو تین کوچنگ تو بند ہی ہو گئی ہے سر لوگ بند کر دی سر دو تین دن بعد بول رہے کہ ہم لوگ ابھی کوچنگ دو تین دن بعد بند ہو ہی جاا تو کوچنگ بند ہو ہی جا رہا ہے گرمی کایں پڑ رہی ہے گرمی میں د کچ کے نہیں رہا اور صبح میں اٹھنے کا بھی اس اچھا نہیں کر لیکن صبح میں موسم ٹھیک رہ رہا ہے ایٹ ہلنے کا من کرتا ہے ہم کو اس لیے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں ایٹو ہلنے باقی ویسے تو گرمی کافی پڑی رہی ہے دیکھ رہے کہ باہر ن ا نکل رہے تھے ہمارا دو دو دو دوست تھے باہر جا رہے تھے گھومنے ج گئے تھے تو ان کو لگ گیا ہے بخار دوستوں کے ساتھ گ مل گیا آئے ہے ابھی تو ٹھیک ہے ڈاکٹر کو دوائی لیا گئے تھے گھر تو اس کو ڈاکٹر آئے تھے دیکھنے دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے ہمارا بھی ایک چھوٹ چھوٹا بھائی جو ہے بھائی جان ہے وہ بھی تھوڑا س کھاسی ہو گیا ہے سردی کر میں پانی اور پی لیا ہے ٹھنڈا فریج کا نا تو وہی دھوپ سے آنے کا پی لیا ہے تو اس کو طبیعت تھوڑا ٹھیک خراب ہو گیا ہے تو آئی ہو کھایا ہے ابھی تو ٹھیک ہی ہے ہمارا بھی تھوڑا گلا وہ سب تو بچ ہی گیا تھا ٹھنڈا پانی اتا ک بھی تھوڑا پیتے ہیں گرمی میں سارے ھنڈا پیرییڈ تھ تھا بجار ہے تو پانی تھا کمی سی کرے ھڈا پانی س کمی کر رہے ہیں گرمی کہنا سے کہ یہ گرمی جو پڑ رہا ہے نا ایک پر رہ گ گرم س آ جا رہا ہے گل میںگ ہو رہا ہے ن تو کھانسی ہو جا رہا ہے تو ڈاکٹر بولے فج کا پانی نہیں پینے کے لیے گھر کا ہی پانی پیو کل میں تو کل میں تو گرمی زدہ پانی آ بھی نہیں رہی ہے چلانا پڑ رہا ہے موٹر ہو زیادہ تو تھوڑا دیر پانی نکل رہا ہے ایسا تو ٹھیک ہی ہے تو کھانا پینا تو ہلکا پھلکا کھا رہے ادے م الگ ہے بر ہے کھانے کے لیے نہیں کھان مسل دار گرمی پشر بن رہا تو وہ دو تین دن تو الٹی بھی ہو گئی تھییک اس لیے ہلکا ہی کھانا تھوڑا کھا رہے چکن اور تو کھانا ایک د دن سے بھی نہیں کھیا ہے بند کی اس کے کارن مسلہ آتا ہے نا اس کے ک دو دن سب الٹی ہو ج رہا تھا ہے تب نہیں کیے ا گرمیوں کو دن میں تھوڑا من نہیں لگ رہا ہے بولے ا جان سے چلے گ تو تھڑا نہیں ہے ٹائم ہم بولے چلیے ہم آپ آیا جائے گھوم گھام کر یہاں سے بنگلور جگہ ایک بڑھیا جگہ ہے بنگلور ہمارا ایک دوست گیا تھا بنگلور میں گھومنے بہت کافی بڑی بڑی بلڈنگ ہے وہاں جتنے بھی جاں پہ بائک کو بھی دھی جی چار چکائی دکھتی ہے بی ایف ڈبلو بہت ساری ہے وہاں گھومنے کی بھی جگہ بہت سارے بنگلور بنگلور میں ایک دیکے وائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے بڑکا وہ بھی کافی شاندار ہے سوچے آپ کو بنگلور کو ہے چلیے ہم آپ اور ایک دو اور بھائی جانے ٹکٹ وٹکٹ آ جائے گا ٹرین کا اور یہاں سے پٹن پٹن سے فائٹ لیا جائے گا اور فلائٹ سے بنگلورل چلا جائے گا تو بنگلور کا پلان بنا لیے دوستوں سب کو بولے شاپنگ ا کر لو آپ بھی شاپنگ ا کر لیجے گا شاپنگ ا کر کر دس دن بعد سب سبھی کچھ دس دو د ب بند ہو جائیں گے شاپگ کر کے ایک ساتھ بنگلور چل چلا ج گا گھومنے تو آپ تیاری کر لیجائ گا ٹھیک ہے بھائی جان
جی جی بالکل بھائی جان آپ نے جیسا بولا ہم تیاری وییاری کر کے رکھیں گے بھائی جان اور ہم لوگ سب کو چلا جائے گا وہاں پہ گھومنے اور سب کو خوب سارا مستی کیا جائے گا کی کیا کیا جائے گا گرمی کا دن اتا گھومنا پھرا اب یہی عمر ات رہا تو گھومیں گے پھریں گے نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا تو یہی عمر ہے ہم لوگ کا تھڑا گھوم پھر لیا جائے گا اچھا اچھا جگہ نہیں تو بعد میں تو پھر گھوم پھر نہیں پائیں گے سب اپنے اپنے کام میں بزی ہو جائیں گے تو آ بالکل سی بول پلان ولان کر رادجیے گا بائی جن کب نلنا ہے کیسے سے نکلنا ہے تو ہم تیار رہیں گے سب لے پیک کر کے
ٹھیک ہے بھائی جان ہم بتا دیں گے دوستوں سب سے پوچھ لیں گے وہ سب اپنے اب جان ابو جان سے بات کر لیں گے یہاں کے ہم لوگ جا رہے ہیں سب کو اپنے اب سے بتا دیا جائے گا اس کے بھی اپنا پیک کر لیا جائے گا سوچے کہ موسم تھڑا خراب ہے تو سب بخار اور الٹی سب سب دوا ہے دوا ہم اپنا لے لیں گے اور آپ لوگ کا بھی دوا لے لیں گے اور تھوڑا سوچے الٹر سب ڈرا کیا جائے گاٹ راستے میں یہ سب سے کیا جائے گا تو کافی ٹھیک رہے گی کی کہ وہاں بھی جا رہے تو وہاں بھی تو گرمی ہوئے گی کافی ا تو برفیلا پہاڑی جگہ ہے نہیں بنگلور وہاں بھی یہ اسی پراب مطابق وہاں بھی گرمی پڑتی ہے تو ہم تیاریوں کر لیں گے دوستو بھائی جانوں سے بات تو کر لیں گے کیا کیا سامان لے لے لینا ہے سب جروری سامان لے لیجیے گا اس کے بعد ٹرپ بنائیں گے تو یہاں سے ہم بتائیں گے چلا جائے گا یہ کم سے کم دس دن بعد سمجھیے دس دن بعد آپ کو پھر ہم کال کریں گے آپ بتا دیں گے آپ کو کہاں ملنا ہے آپ بھی ج ان کو بتا دیجیے گا پنگ تیاری کریے تیاری کرنا شرع کر ہی دیجے ابھی ٹائم نہیں ہے دس دن کافی کم دن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے تھڑا بات میں کال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلتے تھڑا سونے تھڑا نیند لگ ج رہے سونے رکھیے بھائی جان
ٹھیک ہے پھر کل پرن سے بات ہوگی بھائی جان خدا حافظ
خدا
ٹھیک ہے خدا حافظ